السلام علیکم
مسنا مجھے لگا فون ہی نہیں ہو رہا ہے
کہ جب ہلو ہل گ ابھی سو ہی نہیں رہئی تھی میرری بات
مجھے لگا آپ نے اب اٹھایا
اچھا ٹھیک ہے
باقی شکر اللہ تعالفخ
چلو پت ہے میرے کزن کتنے گندے ہیں وہ لوگ آپ مجھے آج پورا دن ضائع کیا
کیو
سو آ تھ نا
تو ضائع کیوں ہو گئے تھے آپ ایک کام کرو آپ اپنا کام بھی کرو اس کے ساتھ ساتھ اب یہ والا کام بھی کرو آب میں ک کام ختم
ہاں میں نے کیا
جب وہ اٹھے تب سے کیا قدم
ارے وہ ابھی اٹھے میں نے تب تک یہاں باقی والا سارا کیا تھا میں نے سوچا پھر وہ نہانے کے لیے جب گئے نا تب تک میں نے اس روم کا و کیوں کیا پھر اب وہ جب چائے پی رہے میں نے ادھر ب اور آدب آئی نا آپ پل آدب کو بلا چ دو
کیا کرا
میںیاد کو بولا آپ پاس دو
اچھا اچھا وہی کہ ہوتی ہے
ہاں بولو میں تو آؤں گی جس دن مطلب موڑا ہے وہ
ج ب اچھا چلو ٹھیک ہے
ہاں ہاں کبات ایک بولنی تھی بولو
ہاں بولو
آپھر نے وہا نا مجھے بہت ایک بت
مجھے کچھ بولنا تھا مجھے بول گ میں نے بولا یہ وہ کس کلاس میںچ اچا چلو ٹھیک ہے
ہ
پھر بھی کام کرتی ہیلپ کرتی ہیں آپ کی چلو اچھی بات ہے ش کو و پھر بیٹا
دھو شام کو مطلب کھانے کے لیے بر برتن ڈالتی ہے برتن دھوتی ہے اب میں ان دنوں ہاں اور کیا
سچمت اللہ چلو اچھی بات ہے
ہاں وہ برتن بھی دھوتی ہے شام کو ایون کہ کبھی کبھی اگر ہاٹ اسپاٹ کی لالچ ہو تو بستر بھی ڈالتی ہے
بائی میں اتنا کیا کروں اب اتنی زدی اتنی زدی اچھی نہیں ہے وہ بچاری چھوٹی ہے کیا ہو گیا
میں وہ مجھے بہت ہیلپ کر
میری بیٹی بول رہی ہے مجھے میں چھوٹی ہوں میں نے آپ کو بوللا نا بت چھوٹی ہے
ہاں اں اس نے ٹینٹ ہاؤس لایا ہے یا آپ دن بھر اسی کے ساتھ ہوگے
ن نا میں نے کہ نا کال جب میں بال چو گئے تھے اسر
چلو کوئی بات نہیں اچھا ہو کیایا
ارے باٹی میں بیٹھی تھی ادھر ادھر کر رہی ت ادھر ادھر کر رہی تھی ب ٹیکو
یہ
پیچھے سے ٹینٹ ہاؤس میں چلی گئی
ایک دن کرتے ہیں نا بڈروں کو کپڑی ٹھیک دوسرے دن ان کو کیا ہو جاتا
م م
ایک دن کہتے ہیں نا ٹھیک دوسرے دن وہ ویسے کیوں ہوتے ہیں
سا مطلب مجھے اتنا برا لگتا ہے نا میں کیا بولوں میں خالی میں خالی وارڈ روم ٹھیک کرتی رہتی ہ مجھے اتنا گندا لگتا ہے
کیا آپ کو بولا القہ کےسا ابھی مطلب تین ہی دن ہو گئے ہو گئے جب میں نے بارڈر ٹھیک کیا اب آج میرا
آپ کا یا آپ کے بائی لوگوں کا
خاص کر میری بہن
ب تس ت گاجی تیار
ہم اور بائی کا واڈ روم اتنا اچھا تھا کیوںکہ میں اس کو ہاتھ نہیں د دیتی ہوں لگانے اس کو میں بول کیونکہ آپ کو جو چاہیے میں یہیں پہ لا کے رکھوں گی مجھے پتا ہے کیاے گا ہاں تو لیکن آج آپ کا پتا ہے وہ کیا کر دیے وہ ایک کپڑے کے ساتھ ہزار کپڑے نکال دیے
اور کیا پھر اچھا نہیں لگتا ہے نا وہ مجھے اتنا میری دو بہنوں کا ویسا ہی ہوتا ہے مجھے تو سب کا ویسا ہی ہوتا ہے مجھے باہر روز ٹھیک کرنا پڑتا ہے یہ نہیں مانتے ہیں نا ویسی
آپ میں بول رہی تھی اس کو کیا بولتے ہیں اس کو نا ما کو بولتی تھی ہم چھوٹی بہن کو کام کریں گے ہم اس کے
اچھا
ہاں
آپ کی بات نہیں سن رہی ہوں کیا بول رہی آپ ب آپ آپ کیا کر رہی ہو اس م میں لائی ہے لوکی اور لایا ہے ساگ وہی ساگ کر رہی ہوں ٹماٹر رکھے ہیں میں نے نا ٹماٹر رکھے کہ ہدھر پہ چڑا کے
ہاں اچھا ٹھیک میں پرسوں بتااؤں گی پرسوں کی بات
ہاں ہاں
تو کام کیا مما نے بولا آپ سبزی پکانا
ہوں ہاں
تو اب ہمیں چھی سبزی دو کزنس کے لیے میرے لیے اور م کزن کے لیے تو ما نے بولا ا آپ دونوں کو کھانا ہے تو آپ کو ہو جائے گا آپ کھا لینا تو کیا ہو گیا اب پاپا نے کیا ساڑھے بارہ فون بولا میں گھر ہی آ رہا ہوں کیا ہمیں کروں ہم سالن تھی پن کی کھ
نہیں ج
ان نے کیا کیا میں نے مما نے بھیجی مجھے سبزی کیا بھیجی اس بھیجے ٹماٹر اور انڈے
ہاں
ا توم
اچ ٹھیک ج نگ گ ہاں
بولا میں نے بولا کیا بولتے ہیں اس کو کے ساتھ جتنے دیر میں اتنے بجے بھیجی نا ٹماٹر انڈے بازار سے اتنے ٹائم ہی میں ہی پونے ایک بج گئے تھے کیا
ہاں
کیا میں نے اسٹارٹنے انڈے جو ہے وہ ایگ بوائلر میں رکھے اور یہ کیا بولتے ہیں ٹماٹر کو سیٹی دی کیا تو ان میں اتنا نہیں نکلا مجھے مطلب میں نے دو تک سبز پھر اتنے ٹائم میں پاپا بھی آیا تھا بھیا بھی آیا تھا
وہی نا پھر میں انہوں نے بولا آ کو کیوں اتناٹائمگا
ارے نہیں ان کو پتہ ہے نا اس کو نہیں آتا ہے پکاناری ٹرائی ہی کر رہی ہے
اچھا
ہاں
اچھی بات ہے پھر بھی بولا نہیں کچھ
نہیں نہیں ہاں مجھے نہیں بولتے کل بائی بولا س ہ کیا بنایا ہے پرسوں مجھےف مجھے ان دنوں میں صرف س ٹماٹر اور انڈوں کو مزہ لگا اب وہ ت میرےدر مھے پھو بولتے ہیں ہے نا کچھ اچھا کس د سبزی تعریف کی ا
ویسے وہ کیا بولتا ہے آپ کو نام
وہ مجھے دید صاح بولتے
چل اچھھی
ہاں مے ویسے سب بولتے ہیں دیدو دیدو باپ بھی بولتا ہے دیدو ماما بھی بول ماما بولتے ہیں یار بھی
وہ کتنی یہ وہ کتنا چھوٹا ہے آپ سے
سال چوٹا تا
لیکن وہ بچارا لاگتا ہوگا آپ سے باڑا
ارے نہیں کہاں لگے گا
اچھا ہاں سب کچھ دکھتا ہے شکل صی صحیح بات ہاں ہو جی
اور دیکھو آزان بھی ہو گئی
اورورچا
آج پت ہی نہیں چلتا
ا پرس ا پر سے صبح لٹ اٹھا
ہاں بگس کیا میں پانچ گیارہ پہ اٹھی تھی ساڑھے پانچ تک ہم جم گئے تھے
اب گئی تھی وہ آئی ت میری کزن
نہ نہ اس کو آج دو دن ہو گیا دو دن
وں ہاں صحی بات جی
کل ہماری زمبہ کلاسز ہیں
کہاں پہ
وہینا ج میںہ ہی
اچھا وہ ہوتا کیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے
اور ڈانس کرواتے ہیں ب
آپ کرو گے
ہ تو مجھے کااک آتا ہے میں اپنے سے بدتر کروں گی
تو
مجھے وٹ ہی کام نہیں ہو رہا ہے میں پاگل ہو گئی
کیسے کام ہوگا آپ کھاؤ نا یہ گوشت
کہاں کھایا
نہیں خاتتی ہوب
ایک مطلب خط ایک پیس اور کتنا وہ مت ویسے مت کھاتے ہیں
ایک پیس ہی مطلب ایک ایک کھانے کے ساتھ ایک ایک پیسی تو سب کھاات ہیں ورنہ کتنا ہونا چاہیے ایک
مطلب ہفتے میں ایک بار روز مت کھاتے ہیں
اچھ ہف تو میں ایگ بد
ہ
نہیں ابھی تو قربانی کا تھا نا ایسے
ہمیں ہم نے ابھی کھایا ہی ہم نے ایک یا دو بار مطلب وہ فرائی کیا ہے بس اور کچھ نہیں باقی ویسے کا ویسا ہی ہے وہ ہم نے فریزر میں رکھا ہے ہمیں من ہی نہیں ہے آتا ہے کھانے کو اس ٹائم اب دیکھی بی ہو رہا تھا مجھےر
آ کیا مگ و ج ہ آاں
وہ بول رہا تھا ہرسا بناؤ
اس میں کون سا مزا آئے گا
اب دیکھیں گے فی الحال پھر تھوڑا بہت مطلب نا شام ش د سبزی مت ہوتی ہے اچھی اس دن کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا فرائی کیونکہ بیا میں نے آ کو پیر بھی بولا نا وہ نہیں کھاتا ہے ویسے ہم پھر ہم کرتے ہیں ہم رکھتے ہیں صبح
وہ مسالے میں پ کیاگ فرائی کرتے ہیں ہ ج جو
چھوٹے چھوٹے پیسز میں
شبندر ہوگا ہاں چلو کوئی بات نہیں اللہ آ ما